ایک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
الحمد للہ ش صاحب
اور فرمائے جناب آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہیں
ہاں
چلیے خیریت سے رہنا چاہیے جی جی فرمائیے
آپ بتا آپ کے گھروالے کیسے ہیں
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جناب ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں
اور جناب موسم کیسا ہو رہا
موسم ابھی تو تھوڑی ٹھنڈ ہو رہی تھی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے
او چلیے اللہ کا شکر ہے
خوش
دیکھیے یہ موسم کی تبدیلیاں بھی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی کے فضل سے ہی سارا چیز ہوتا ہے کہ نہیں جی اور بتائیں جناب کھانا وغیرہ ہو گیا
ہاں کھانا وغیرہ تو ہوگیا کھانا کھا کے
چلیے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے
جی کھانا تو آپ کھانا تو گھر کا ہی کھاتے ہوں گے جناب
کھانا تو گھر کا ہی کھاتے ہوں گے جناب
اچھا‌ جی یہ گھر کا کھانا ہے کیا ہی گھر کا کھانا زیادہ مطلب کہ لذیذ ہوتا ہے زیادہ عمدہ ہوتا ہے جی کیونکہ صاف و شفاف ہوتا ہے اور باہر کے کھانے میں کیا ہے جناب تو مطلب کہ ہم ہاں کوئی مطلب کہ امکان بھی نہیں ہوتا کیسے بنتے ہیں کیسے نہیں بنتے ہیں ہے کہ نہیں
ہمم
کیسے بناتے ہیں باہر کے کھانے کس طرح مطلب کہ ماس مسالحہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں کس طرح کس برتن میں استعمال یہ سارا چیز ہم کو معلوم نہیں ہوتا گھر میں تو کیا ہے گھر میں تو بالکل صاف ستھرا ستھرے ستھرائی ہوتی ہے کہ نہیں
ہوں صحیح ہے باہر کے میں کیا ہے باہر کے میں گندگی پتا نہیں کیسے میں کیا رکھا ہو کتنے مینو سے سدا ہوا ہو مسالہ وسالہ پتا نہیں چلتا
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے
گھر میں جیسے گھر میں تو کیا ہے اپن کے تاز تازہ مال تازہ تازہ سبزی وبزی تازی سبزی لے آتے تازہ سبزی بناتے ہیں ہیلدی بھی ہوتا ہے گھر کا کھانا ہیلدی ہوتا ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے یہ دیکھیے اللہ کا فضل ہے جناب اللہ کا شکر ہے ہاں یہ ہم لوگوں کو کوشش کرنی جناب کہ جتنا ہو سکے گھر کا کھانا ہی استعمال کرے ہیں کہ نہیں
جی کیونکہ جناب باہر کا کھانا جو ہے یہ کم ہی استعمال کرنی چاہیے جی ٹھیک ہے باہر کے کھانے میں جو ہے پتا نہیں کیا ہوتا ہے مطلب کہ کیا بتبو اوقات تیل زیادہ ہوتے ہیں مسالے زیادہ ہوتے ہیں تا ہے اب پھر اس کو تو مزے مزے میں کھا لیتے ہیں پھر نکسان نقصان اٹھانا پڑتا ہے پھر
ہاں وہ یہ ہے نا جیسےنا باہر کا کھانا کھا لیتے ہیں اس میں تلی ہوی چیزیں آتی ہے فاسٹ فوڈ ہوتا ہے مطلب جو اپن کے شریر میں نقصان ہو جاتتا ہے وہی باہر کا زیادہ تر
جی جی
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی جناب دیکھیے مطلب کہ کتنے پیسے والے بھی ہے نا وہ زیادہ تر مطلب کہ گھر کا ہی کھانا استعمال کر تا ہے کتنے بھی پیسے والے ہو وہ اگر مطلب کہ باہر کہیں پہ مطلب ٹرپ وغیرہ پہ پہ یا پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ تو وہ بھی کیا ہے کہ گھر کا ہی کھانا مطلب کہ پیک کر کے لے کے جاتے ہے پھر
جی اچھا بالکل ایس ہی ہوتا ہے جیسے بی بڑی جگہ بڑے بڑے پیسے ویسے وہ بڑے بڑے چوکے پہ نکلتے ہیں تو گھر سے کھانا بنوا کے لیکے جاتے ہے ان کو تو سمجھے ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اپنی صحت کی ان کو چنتا ہے اب گاؤں کے لوگوں کو ان کو چنتا نہیں شہر کے نارمل لوگ ہوتے ہیں نا جیسے نارمل ہوتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی وہ ہر کچھ کھا لیتے ہیں پھر بعد میں پیٹ درد کا بھی کیا ہڈریشن وڈریشن وغیرہ ہو جاتا ہے پرلم ہو جاتی ہے
بالکل بالکل صحیح بات جناب دیکھیے یہی بات ہے جناب کہ باہر کے کھانے میں جیسے سموسہ وغیرہ ہو گیا یہ سب س سے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈھک کے نہیں رکھا جاتا ہے جناب مطلب کہ کھلے میں رکھا جاتا کر دو غبار اس پہ جمتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں تو پھر اور لوگ کھاتے ہیں تو پھر اسی میں بیماریاں پیدا ہوتی ہے
جی جی اور بتائیں جناب ہ گھر کا کھانا دیکھیے گھر کا کھانا پھر کیا ہے کہ بہت ہی عمدہ اور لذیذ ہوتا ہے اور موسم کے اعتبار سے بھی کھانا بنتا ہے جیسے گرمی میں کچھ اور بن گیا سردی کے موسم میں کچھ اور بن گیا اور بارش کے موسم میں کچھ اور بن گیا بارش کے موسم میں جیسے عام طور پہ چائے پکوڑے وغیرہ ہو گئے گیا ہے کہ نہیں
ہوں بالکل ہاں ایسے ہو
جی موسم کے اعتبار سے کھانا بنتے ہیں جی آپ فر ہم آئے آپ کو زیادہ تر کیا چیز پسند ہے جناب گھر پہ گھر کا ہی کھانا زیادہ کھاتے ہوں گے
ہاں ویسے گھر کا کھانا ہی کھاتے ہیں باہر کا سم تو وس بند کر رہا ہے میں نے مطلب باہر کی چیز کا تو بہت کم کھا ہوں میں جی سے باہر کی جس میں کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو گیا یہ بھی نہیںتا سگگر ہوتا ہے ارجی لیک ہوتی ہے شریر کے پیٹ کے لیے ہانیکارک ہوتی ہے تو کھے میں جو ہو گیا سموسے برگر چاؤمین آڈر اس سے کیا اپن کے میدا ہوتا ہے پورا پورا جو مدے سے کیا ہوتا ہے پیٹ میں جمتا ہے چربی پڑتی ہے پھینٹ پڑتا ہے مطلب کھانا انلی بھی ہے اور پریشانی مطلب سواد کے چکر میں پورا جیون بھی گرابی رہتی ہے
بالکل صحیح بات ہے جی جی بالکل
ج وہران کی ہو جی ہے اور گھر کے کھے میں کیا ہوتا ہے جیسے گھر کا کھا آتا ہے لذیج ہوتا ہے دھ کو تو م آتے آتے کھانا بانا ہوتا ہے مال کے آدمی ویسے ہی بہت سارے پوشک مطلب پروٹین ووٹین مل جاتے ہیں
بالکل بالکل صحی بات ہے بالکل ہوں ش جی بالکل صحیح فرمایا کہ مطلب کہ مسالے تیل زیادہ ہوتے ہیں اس کو کھانے کے بعد تو مزے مزے میں کھا لیے لیکن پھر آ پھر کیا آئے کہ اس کے بعد نقصان اٹھانا پڑا پڑتا جناب جی جی بالکل آپ درست فرما جانا آپ دیکھیے کوشش دیکھیے ہم لوگوں کو تو کوشش کرنی چاہیے ہی کہ گھر کا کھانا استعمال کریں اور مطلب کہ اپنے گھر والوں کو بھی اور خاص کر کے بچ بچوں کو بھی ترغیب دیجیے ج کی کہ مطلب کہ وہ زیادہ اتر مطلب کہ باہر کے کھانا نہ کھائے کیونکہ جناب کیونکہ فاسٹ فوڈ وغیرہ زیادہ تر بچے استعمال کرتے ہیں بچے کو زیادہ مطلب کہ چسکا لگا رہتا ہے کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھائیں پاستا وغیرہ چاؤومین وغیرہ برگر یہ سب کھائیں تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ دیکھو یہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر بیٹا یہ تمہاری تو تم کھا لو گے پھر نقصان ہوگا پیٹ میں درد شروع ہوگا پھر تمہارے اسکول بند ہو جائیں گے ہے کہ نہیں
ہوں بالکل
بہت سارے نقصان ہے ایک چیز کھانے سے بیماری تو الگ ہے اور پڑھائی اور بند ہو جائے
پریشانی پریشنی تو ہر کے کھانا میں کیا ہے ایک تو ہیلی ہو جو بناتے ہیں ان کا کیا ہے وہ ہزاروں کے لیے بناتے ہیں ایک طرف سے ان کو ا وہ بھی نہیں ہوتی
جی جی بالکل بالکل وہ تو وہ تو بہت سی وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بناتے ہیں پھر تو مطلب کہ کس طرح بناتے ہوں گے جی جی بالکل صحیح بات ہے اگر ہاں جس رح دیکھیے زیادہ تر مطلب کہ زیادہ تعداد میں جی طرح یہ کچوری وغیرہ ہو گیا ج کا آٹا جو یہ کیا کہتے ہیں کہ جب مطلب کہ یہ پانی کے اندر مکس کیا جاتا ہے تو زیادہ تعداد میں کیا جاتا ہوگا پھر کیا کہ گرمی کا موسم ہے پسینہ وغیرہ بھی گرتا ہوگا ہے کہ نہیں
ہ بہت سی بہت سی پرابلم ہوتی ہے
بالکل بالکل صحیح بات آپ دیکھیے جسے تیل استعمال کیا جاتا ہے وہ تیل پتا نہیں کئی کئی مہنوں سے رکھا رہتا ہے کئی مطلب کہ کئی دنوں تک مطلب کہ ایک ہی تیل کو استعمال کیا جاتا ہے ہے کہ نہیں
بالکل بالکل
جی اور بتائیں جناب
اور تو کیا بڑھیا اور سب بڑھیاول رہا ہے
چلیے اللہ کا شکر ہے
تو بت آپ کاتے ہیں کہ باہر میں کھانا جیس آپ بھی کاتے ہو کہ گھر کا کھا کھاتے ہو باہر کا کھا کھاتے ہو
جی جی ہم بھی اللہ کا شکر ہے کہ گھر کے کھانا ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور خاص کر کے ہم گھر سے د دور رہتے ہیں تو جب بھی مطلب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اور پھر کیا ہے کہ گھر کا کھانا ہی پیک کر کے سفر کے لیے لے جاتے ہیں ٹرین وغیرہ میں گھر کا ہی کھانا لیکن استعمال کرتے باہر کا کھانا ہم استعمال نہیں کرتے یہاں تک کہ اگر بس میں جاتے ہیں تو بس میں اگر کبھی کھانا لے کے بھی نہیں جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت مطلب جو پیک ہے نمکین وغیرہ وہ سب کھا لیتے ہیں مطلب کہ ہم پورے راستے کو کچھ نہیں کھاتے جیسے ڈھابا وغیرہ ہو گیا وہ سب پہ بھی ہم نہیں کھاتے ہیں
ہاں صحی خراب پت نہیں کیسا کھانا ملتا ہو پھر بھی زیادہ سے زیادہ گھر کا کھانا ہی کھانا چاہیے اور جو بھی کھا باہر کا بھی کھا ہو تو دیکھ کاؤ کہ اس میں تھوڑے سے پوشک کے مل رہا ہوں اور وغہ مل رہا ہے سے شری طاقت لگ رہا فالتو کچھے کا مطلب بھی نہیں ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے جی کیا کیا ہے مطلب کہ اس سے کیا ہے کہ پھر تو طرح طرح کے بیماریاں پیدا ہئ گی اور پھر پیسے الگ لگے گا مطلب باہر کے کھانے میں جناب ذائقہ بھی نہیں ہوتا ہے نا عزیز بھی نہیں ہوتا پیسے الگ لگ جاتے ہیں گھر کے کھانے کے مقابل میں مطلب کے مقابلے میں باہر کا کھانا کچھ بھی نہیں ہے جناب وہ تو صرف مطلب کہ آدمی کے صحت کا خیال مطلب کہ اس کو تھوڑی ہے اس کو تو بس اپنا سامان سے مطلب سامان سیل ہو گیا بس مطلب ختم ہے کہ نہیں
ج ہے
جی جی چلیے ان شاء اللہ آپ سے پھر بات ہوگی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا خدا حافظ
ب پھر ب
خدا آا بھیظ
ہلو